کیسے ہو بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال ہے
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
میرا بھی الحمد للہ بہت اچھا ہے اور بتاؤ کھانا پینا ہو گیا
جی کھانا پینا تو ہو گیا ابھی میں کھانا ہی کھا کے اٹھا ہوں تو آپ سے سوچے بات کر لیتے ہیں
نہیں نہیں بہت اچھا سوچا بات کرنا ہی چاہیے
جی اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں
میں بھی کھانا پینا کھا کر بیٹھا ہوں پڑھائی کر کے اٹھا ہوں ابھی
اچھا مطلب فری ہے نا ابھی
ہاں ابھی فری ہے
جی جی
اور بولو کیا حال چال ہے اور کا غلطی
ابھی تو پڑھائی چل رہا ہے اچھا میرا
پڑھائیوں کرتا ہے نا تم کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے نا یہ
ہاں اور ویسے آپ تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتے ہیں
اب ہم تو روز دیکھتے بھائی ابھی ابھی ترنت کھانا کھانے ٹائم دیکھتے تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے بغیر میرا کھانا ہی نہیں کم
جی ویسا ہی سیم میرا بھی ہے ویسا ہی تو آپ کو اس میں کون سا ایکٹر پسند ہے
ہم کو سب سے اچھی ببیتا لگتی ہے
اچھا ایسا کیا ہے
بس ایسے ہی ببیتا اچھی لگتی ہے اور جیٹھا لال اچھا لگتا ہے
اچھا تو ہم کو تو سب جیٹھا لال کا ڈائلگ پسند آتا ہے اچھا اچھا وہ ڈائلگ بھی مارتا ہے
تو بس بس بس بس ڈائلگ ہی نہیں نا دیکھنا ہے سب کچھ نہ دیکھنا نہ ہی
ہو جی جی اس کا ایکٹنگ بھی ہم کو اچھا لگتا ہے جیٹھا لال کا
ہو اور کرکٹ کھیلنے نہیں جاتے ہو
جی ابھی تو ندی میں پانی آ گیا ہے اور ہ ندی میں ندی اس اس پار جاتے تھے کھیلنے تو وہاں پانی کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں اور شیوا جی میدان جاتے تھے تو وہاں بھی ڈزنی لینڈ لگ رہا ہے
اچھا کوئی بات نہیں کھیل کود تو ہوتے رہتا ہے آج نہیں کھیل رہے پھر دو دن بعد کھیلیں گے
جی جی اور ابھی گلی میں بھی کھیلتے تھے ہم لوگ تو یہاں سے بھی مطلب ڈانٹ سننے لگے ہیں
ہاں گلی میں تو جیسے بہت لوگ بہت لوگو جلن ہوتا ہے نا کہ کیوں کھیلتا ہے گلی میں ایسے ویسے
جی جی تو ایک شیشا پوٹ گیا مطلب گھر کے بغل میں تو انیں کا ہے نا سیسا فوٹا تو ہم لوگ کے ہم لوگ پر الزام لگا رہی ہیں تو ہم لوگ تو وہ شیسا پھوڑے نہیں ہے جو پھوڑا ہے اب ہے پتا نہیں کون فوڑا ہے
اچھا چلو کوئی بات نہیں بڑے بھائی ہوتا ہے سھے بولنے والا کا کام ہوتا ہے بولنا اور بتاؤ
آج مان لیجے ابھی نہیں کھیل رہے ہیں تو کل دوبارہ کھیلنا اسٹارٹ ہی کر دیں گے
دیکھو چار چار کوئی بولتا ہے تو چار پانچ دن رپئے اسٹارٹ کر دو ش
ہم لوگ بچپن سے تو ڈانٹ ہی سنتے سنتے اتنا بڑا ہو گئے ہیں گلی میں کھیلتے تھے ڈانٹ سنتے تھے پھر کھیلتے تھے پھر ڈانٹ سنتے تھے
ہوں وہی بات ہے
اور آج اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی ابھی تک ڈانٹ سنتے ہی رہ رہے ہیں لیکن ابھی پھر سے دوبارہ اسٹارٹ ہوگا گلی میں کرکٹ
ہاں سر چلو کھیلو کھیلنے کھیلنا کودنا ہی چاہیے مائنڈ فریش ہوتا ہے میں بھی شام کو کرکٹ کھیلنے جاتا تھا مگر اب تو میں بھی نہیں کھیل پا رہا ہوں بارش کی وجہ سے بارش نے پورا گراؤنڈ اور وہ سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا ہے
اچھا
ا
تو آپ کہاں پہ جاتے تھے کھیلنے
ہم ہم جاتے تھے ضلع اسکول طرف نیورا طرف کھیلنے
اچھا
آج بھی میچ تھا مگر بارش کی وجہ سے کینسل ہو گیا
او
ہوں
صبح صبح آپ جاتے تھے
ہاں صبح نہیں صبح شام دونوں ٹائم جاتے تھے
اچھا
ہوں
تو آصف بیا ہے نا جو آپ آصف بیا کو جانتے ہیں نا
ہاں
تو ان کا تو ن نیٹ نیٹ کا پیپر تھا نا تو ایگزام ان کا اچھا گیا کہ خراب گیا
ہم کو نہیں پتا ہم تو خود تم سے پوچھنے والے تھے
اچھا اور احسان بھائی کا کیا حال چال ہے
کیا پتا ہم تو میرا تو بہت دن سے بات چیت بھیو ملے ہی نہیں ہے بہت دن سے ج تم ہی بتاؤ تم شاید ملا ہوگا
ہاں ہم سے تو مطلب بات چیت ہوتے رہتا ہے کبھی کبھی تو بول رہے تھے کہ ایک ایک لڑکی سے بات کر رہے ہیں
اچھا
تو اس سے بھی دوکہ مل کیا
الے
تو پھر مطلب آتا ہے کبھی کبھی میں سے غصہ غسی ہوتا ہے ایسے بول رہے تھے ہم کو
چلو کوئی بات نہیں ہوتا ہے
یہ سب بتے گا نہیں بس ان کو
نہیں بتائیں گے نہیں
جی تو اچھا آپ کو پتا ہے وہ کتنا لڑکی سے بات کیے ہیں آج تک
مجھے تو نہیں پتا ہے تمہیں پتتا ہے تو بتاؤ بھائی میں تو یہ سب نہیں جانتا ہوں کسی کے بارے میں اور نہ جاننا چاہتا ہوں
نہیں ہم کو تو وہ بتا ہے اس لیے ہم کو پتا ہے
بتاؤ کتنے لوگوں سے بات
وہ تو چھ لڑکے تھ اس سے پہلے جی جی چھکا تو مار چکے ہیں
کوئی بات نہیں سب کوئی کا موقع آتا ہے
جی جی ایسے تو جیسے کوئی بھی کوئی بھی ان کو لڑکی ملتی ہے نا تو بس بولتے ہیں کہ ہم لوئل ہے پر جب چھوڑ کے گئے تو پھر دوسرے جائے نا تو پھر پہلے والے کو بلا ہی جاتے ہیں
اچھا مطلب چنار ہے
جی جی
یس تم اتنا بڑا ہوگیا اتنا گندا گندا بات تم کیوں کر رہا ہے تمہارا عمر بھی بہت کم ہے
گندہ گندہ نہیں بس ایسے ہی بتا رہے تھے آپ کو ہم کو لوگا آپ کو پتا ہوگا
نہیں نہیں کوئی بات نہیں بتاؤ بتا بتا سکتے ہو بتانے سے کوئی دقت نہیں ہے
ہاں اور ابھی آپ کیا چی کر رہے ہیں پڑھائی وڑھائی کی کام ہو ہم کہیں
ابھی تو میرا پڑھائی ہی چل رہا ہے فی الحال
اچھا تو آپ کا کیاچی بننے کا سپنا ہے
میرا سپنا دیکھو بھائی میرا تو سب سے پہلے پاپا بننے کا سپنا ہے
پڑھ لکھ کر بننے کا سپنا ہے تو میرا ایس ڈی ایم بننے کا سپنا ہے
اچھا تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بن جائیے گا ایس ڈی ایم
انشاء اللہ کیوں نہیں بنیں گا اللہ کا شکر رہے گا اور محنت رہے گا تو ضرور بنیں گے
جی جی یہ تو ہے آپ محنت جب تک نہیں کریے گا تب تک کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے
ہاں یہ تو بات صحیح بول رہے ویسے تم بات بہت اچھا کر لیتا ہے کہاں سے سھا ہے
سب اپنے ہی اپنے ہی کلا ہے
اچھا اور بتاؤ پڑھائی لکھائی کیسا چلتا ہے
ابھی تو میرا پڑھا لکھا ہے ایک دم اچھا ہی ماشاء اللہ بہت بڑھیا چل رہا ہے
پ سال ٹاپ کٹو گے گرور
ٹینتھ ہے تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے
ٹینتھ تو چھوٹا کلاس ہو گیا ٹینتھ میں تو ڈرنا ہی نہیں ہے
ہاں تو جیسے آپ بولولے تھے کہ ا تیاری کروانے کے لیے کچھ کچھ بتانے کے لیے ہے
بتائیں گے آؤ میرے گھر آؤ ٹائم نکال کے سب کچھ بتائیں گے مگر ابھی تو خیر بہت ٹائم ایزام ایگزام کے ایک ڈڑھ مہینہ پہلے نا سب کچھ بتا دیں گے
جی جی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تو یہ گیس پیپر بھی نکل جاتا ہے نا
گیس پپر گیس پیپر دیکھو میتھ اور سائنس جسا کہ گیسٹ پیپر ہو تم کو مدد نہیں کرے گا کیک کہ وہ سب چیز یاد کرنے والا نہیں ہے
جی
میتھ میں تم چاہ کر بھی چیٹنگ نہیں کر پاؤ کرشچن اور تمہارا گیسٹ پیپر کا کویچن اور جوشچن ایگزام میں آئے گا وہ سیم رہنا بہت مشکل ہے
ہاں ہاں ہاں جیسے ہم احسان بیا سے پوچھے تھے تو وہ بولے کہ گیس پیپر سے ملا جلا کے آ ہی جاتا ہے
ہ ملا جلا کر گیس پ پڑتے آ جائے گا مگر دیکھو اگر لائق میں کچھ کرنا ہے تو ملااج اداز میں سے کچھ نہیں ہوگا تو وہ کچھ واقعی میں بڑا کرنا ہوگا یہ چیٹنگ کر کہ آج تم پاس ہو جائے گا آگے جا کے کچھ نہیں کرڑے گا تم سے
ہاں یہ تو ہے
ہ یہی بات ہے بھائی
جیسے گورنمنٹ اسکول میں کیا ہے نا کہ آدھا آدھا سے زیادہ تو آدمی تو گیسی پیپر سے پاس ہوتا ہے
تو دیکو ان لوگ کا کتنا مارکس رہتا ہوگا ساٹھ رہتا ہوگا پینسٹھ رہتا ہوگا ستر رہتا ہوگا سیونٹیسٹ نٹ پابلو
اچھا تو مان لیجیے آپ کچھ ہم کو بتائیے گا تو اس سے کتنا میرا نمبر آ سکتا ہے
محنت کرو گے تو نائنٹی کراس کر سکتا ہے آرام سے
اچھا
ہاں اور بتاؤ گھومنے وومنے نہیں چلے گا
چلیے کہیں آپ چلیے گا تب نا
کیا سننے میں آ ہے
سننے میں آئے کہ آپ کہیں مطلب جیسے ایک آپ کی بہن تھی تو اس کو بھی آپ ہی پڑھائ ہے تو اس کا بھی اچھا نمبر آیا ہے
نہیںی اس کا تو بہت اچھا نمبر آیا ہے ماشاء اللہ سے نائنٹی تھری پرسینٹ آیا ہے اور پہلے پڑھنے میں مطلب گوبر جیسی تھی دھیان وان نہیں دیتی تھی سٹھ پینسٹھ پرسینٹ لاتی تھی
اچھا
سب گائیڈینس کا کمال ہے
ہوں مطلب آپ کسی کو بھی مطلب پڑھا دیتے ہیں نا
کسی کو نہیں بس ٹینتھ کلاس کو اپنا پڑاتے نہیں مطلب بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھا جاتا ہے کوشچن بتاتے ہیں کون کون کوچن اگزام میں کیسے کوشچن بنانا وہ سب طریقہ بتاتا پڑھنا تو تم کو خود سے نہ ہوگا بابو ہم خالی تم کو طریقہ بتا سکتے اس سے زیادہ کچھ ہم کو نہیں آتا ہے
ہاں تو یہی چیز ہمیں احسان بھائی سے پوچھے تھے تو وہ صر بولے تھے کہ چیٹ لے کے جانا
دیکھو وہ خود چیٹ سے پاس ہوا اس لیئے چیٹ لے جانے کےلئے بولتا ہے
ہاں تو وہ اپنا مطلب کہانی ہم کو بتا رہے تھ ہیں کہ ہم ایسے چیٹنگ کیے تو ایسے پکڑا گئے تھے پھر بھی ہم ڈ ڈرے نہیں تم بھی چیٹ لے کے جانا تو ڈرنا مت
تو وہ اپنے آپ کو بہت تیس مارک تیس مار خاں سمجھتا ہے
جی جی جی
کوئی بات نہیں ہوتے رہتا ہے
ہاں
اور بتاؤ
اور ابھی احسان بھائی کہاں پہ ہیں
مجھے نہیں پتا میں نے بتایا تو اس سے میرا بات چیت نہیں ہوتا ہے
ہاں تو مطلب کچھ ہوا ہے کیا لڑائی وڑائی لڑائی وڑائی ہو کے ہوا ہے کیا اسن سے
نہیں بس وہ بھی بزی رہتا ہے ہم بھی بہت اسٹڈی میں بزی رہتے ہیں انا ٹائم نہیں مل پاتا ہے
اچھا
ہوں
چلیے بڑھیا ہے مطلب ایسے بھی ٹھیک ہی ٹھاک ہے
ہ
پڑھائی بھی کرتے رہنا چاہیے اور جیسے ابھی ہے نا ہم کو ٹینتھ کے لیے کوئی کوچنگ چاہیے تو کہاں آپ بتائیے کہیں کچھ ہے کوچنگ کی بڑھیا
باد گنج میں اچھا اچھا کوچنگ ہے
اب آباد گنج تو بہت دور ہو گیا مطلب ادھر ہی پاس میں کہیں کچھ
ہ پاس میں ہے بیلواٹی کا چوک سائڈ میں ہے جیک کا کوچنگ جیک کا م مطلب